وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام تو بھائی جان آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ میں ٹیک ہوںپ کیسے ہو بھائی
بھائی میں بھی بڑھیا ہوں تو آپ کا کھانا ہو گیا
ہاں بھائی میرا کھانا ہو گیا آپ کا ہو گیا
ہاں بھائی جان میرا بھی ہوگا تو کیا کر رہے ہو آپ
بھائی بس ابھی جسٹ کھانا کھا کے باہر نکلا ہوں گھومنے کے لیے
ہاں بھائی جان تو میں بھی تو بھائی جان میں بھی بیٹھا تھا میں نے بھی سوچا آپ سے ہی کچھ بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کی جائے
صحیح کیا بھائی آپ نے
ہاں بھائی جان تو آج کل تو آپ کو پتا ہی ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو ہمیں بھی اسی پہ بات کرنی چاہیے کہ ہم میں بھی جان سکوں کہ مطلب کہ جو میرے مجھے پتا نہیں ہے کون سی ٹیکنالوجی چل رہی ہے تو آپ کو بھی پتا چل سکے ہے نا
بالکل بھائی آپ کی بات صحیح ہے
تو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ بنے چکا ہے نا بھائی تو آج کے ٹائم میں ہمیں سب مطلب کہ ہم سب کو اھ اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں تو موبائل فون لیپٹاپ انٹرنیٹ اسمارٹ واچ اور آن لائن ایپس ہماری ڈیلی لائف کو ایزی اور فاسٹ بنا دیتی ہے نا تو اسی کے تو اسی کے ساتھ ساتھ پہلے لوگوں کو ایک مطلب کہ دوسرے تک میسج بھیجنے کے لیے لکن ہفتوں کا ویٹ کرنا پڑتا تھا خط بیجتے تھے ایک دوسرے لیکن آج صرف ایک کلک سے ہی ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ سکتے ہیں یا اپنی بات پہنچا سکتے ہیں ویڈیو کال وائس کال اور سوشل میڈیا کی وجہ سے دور دور رہنے والے لوگوں سے بھی ہم رابطہ کر سکتے ہیں نا بھائی تو میں آپ سے اسی کے بارے میں کچھ کچھ کہ آپ سے مطلب کہ سننا چاہتا ہوں آپ بھی بتائیے کچھ
بالکل بھائی آج کا جو دور ہے سائنس کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے پہلے زمانے کے مقابلے آج کے زمانے میں بہت سی آسانیاں ہو گئی یہ یہ پاسبل ہوا ہے کہ ہم جو مہینوں کا سفر دنوں کا سفر ابھی ہم گھنٹے میں طائی کر رہے ہیں منٹو میں طائی کر رہے ہیں یہ سب ٹیکنالوجی کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے آپ پہلے کے زمانے میں ہمیں کسی کسی کے پاس انفارمیشن پہنچ پہنچانی تھی تو مہینوں بھی لگتے تھے دن بھی لگتے تھے فون کا کوئی ذریعہ نہیں تھا ابھی ٹیکس ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے کہ فون وجود میں آ گیا کہ ابھی ہم ایک سوئچ بٹ ٹم دبانے سے کسی کے ساتھ ویڈیو کال کر سکتے ہیں وائس کال کر سکتے ہیں تو اس اس اس کا فائدہ ہمیں بہت زیادہ ہوا ہے ٹیکنالوجی کا فائدہ ہمیں بہت زیادہ ہوا ہے ابھی آپ دیکھو بھائی ابھی ہم ٹراول کر رہے ہیں تو ہمیں ٹراول کرنے کے کے لیے بس کا ٹکٹ پلین کا ٹکٹ یا پھر ٹرین کا ٹکٹ ہم آن لائن ایک کلک سے ابھی بک کر سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے ابھی تک تو فی الحال اگر ہم یہ ٹیکنالوجی کا صحیح سے یوز کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کہ فیوچر جنریشن اور آج کی جنریشن جو ہے ان کے لیے بہت ہی اچھی اچھی چیز ہے یہ
تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہہ دوں کہ ایجوکیشن میں ابھی ٹیکنالوجی نے بہت بڑا چینج لایا ہے تو اسٹوڈینٹس گھر بیٹھے آن لائن کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے نوٹس بکس اور ایچ ویڈیوز مل جاتی ہیں آج کے تو آپ کو تو پتا یہ پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا اسٹوڈنٹس کو صرف ٹیچر سے پڑنا ہوتا تھا تھا یا ایک ہی راستہ تھا لیکن آج کے زمانے میں بہت ہی آسان ہے ان کے لیے پڑھائی کرنا بہت سارے راستے ہیں پڑھائی کرنے کے بس ان کو پڑھنا ہے یہی تو بات ہے اگر کسی ٹاپک کو سمجھنا ہو ہمارے بچوں کو تو یوٹیوب سے یا گوگل سے یا اے آئی سے یا چر جی بی ڈ سے کہیں سے بھی وہ مل انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اسی وجہ سے لرننگ پہلے سے زیادہ ایزی ہو گئی ہے ہیلتھ کی مطلب کہ ہیلتھ کے فیلڈ میں بھی ٹیکنالوجی بہت ہیلپ فل ہے ہاسپٹلس میں ماڈرن مشینز ڈاکٹرس کو ڈیزیزز جلدی ڈیٹیکٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے یا آن لائن یا مطلب کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے آج تو ڈاکٹر صاحبان سرجری بھی کر دیتے ہیں جس سے مطلب کہ کم مطلب کہ کاٹنا پڑتا ہے ان کو ایک مطلب کہ انسان کو اگر وہ سرجری کریں گے آن لائن اپوائنٹمنٹس اور آن لائن رپورٹس کی وجہ سے پیشنٹس کا ٹائم بھی سیو ہوتا ہے کچھ لوگ گھر پر بیٹھ ڈاکٹر سے آن لائن مطلب کہ کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں نا بھائی تو بزنس اور جابس میں بھی ٹیکنالوجی کا کہیں نہ کہیں بہت ہی بڑا ہاتھ ہے رول آ گیا ہے تو آج لوگ آن لائن شاپنگ گ کرتے ہیں آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں اور گھر بیٹھے اپنا بزنس بھی چلا سکتے ہیں تو بہت سے لوگ ورک فرام ہوم کر کے اچھی ارننگ کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی نے مل نئی جابس بھی کریٹ کر دی ہے جس سے کہ ہمارے دیش میں بہت سی مطلب کہ ان امپلائمنٹ کہیں نہ کہیں مطلب کہ سے دور ہو جاتی ہے مطلب کہ اور کیا ہوتا ہے سافٹ سافٹ وئر جابز بھی مطلب کہ ملتے ہیں وہ تو اب اے آئی نے خیر لے لیا ڈیولپر گرف مطلب کہ بہت سی مطلب کہ ہمیں آسائش ملی ہے اس ٹیکنالوجی سے آپ بھی بتائیے کچھ
بالکل بھائی میں آپ کی بات سے ہنڈریڈ پرسینٹ ایگری ہوں یہ جو ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا ہے ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوا ہے ابھی ابھی حال ہی میں یہ اے آئی جو آیا ہے اس کا اگر ہم صحیح سے یوز کریں گے تو ہمارے لیے بہت ہی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اے آئی سے انسان کے کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا لیکن یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ تبھی پاسبل ہے میرے بھائی جب ہم تھوڑا پڑھائی پہ دھیان دیں گے ایجوکیشن دھیان دیں گے کیونکہ ایجوکیشن کا بالکل بالکل بائی جان کیونکہ ایجوکیشن کا سب سے بڑا رو رول ہے اس میں کیونکہ اگر ایجوکیشن نہیں ہو تو میرے حساب سے ہر ایک ویکتی کی لائف ایک دم ٹوٹل ویسٹ ہے کیونک ہر ایک انسان کے لیے ایجوک کی بہت ضی ہے اگر ایجوکیشن نج ہے علم ہےبھی تو انسان کچھ بنا سکتا ہے تبھی انسان کچھ کر سکتا ہے تو میرے حصے حساب سے آج کی جنریشن جو ہے ان کو صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ فوکس اسٹڈی پہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اسٹڈی کرنے سے انسان کا ذہن بڑھ جاتا ہے تبھی انسان آگے جا کے کچھ کر سک کچھ بنا سکتا ہے ابھی آج کے زمانے میں دیکھو ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے
ہاں بھائی جان سے بالکل صحیح کہا آپ نے تو اسی کے ساتھ سھ لے لیکن ہر چیز کی طرح ٹیکنالوجی کے بھی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہے کچ ہارم فل مطلب کراسیں ہیں اس کے کے بھی بہت زیادہ موبائل یوز کرنے سے آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے سکرین کے سامنے زیادہ ٹائم گزر مطلب کہ گزارتے ہیں آتے لوگ تو اس سے بھی بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے بچے
بالکل بھائی میں آپ سے پہلے یہ بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر ان اگر ہم صحیح سے سب چیزوں کا یوز کریں گے صحیح سے زیادہ مطلب یوز کریں گے تو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اگر ہم ضرورت کے مطابق سے زیادہ یوز کر کریں گی تو ہمارے اوپر بیڈ افیکٹ بھی آ سکتا ہے کیونکہ آج کل کے بچے دیکھو فون پہ لگے رہتے آج کل کے بچوں میں پائی جاتی ہے سب سے بڑی بیماری جو پائی جاتی ہے آنکھوں کی بیماری پائی جاتی ہے کیونکہ ان میں ان میں جو ہوتا ہے کہ لائٹ کی پرابلمس ہوتی ہے وہ سب فون کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کو کے لیے ذمہ دار میں تھوڑا بہت یہ ماں باپ کو بھی ٹھہراتا ہوں کیونکہ ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھائے صح ط طور طریقے سکھائے کہ بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس سے کون سی پرابلم آ سکتی ہے اس سے کیا فائدہ ہو سکتے ہے کہیں نہ کہیں یہ کسی بھی حد تک ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے
ہاں مطلب کہ اسی کے ساتھ ساتھٹرانس لائکن جو ٹرانسپورٹیشن ہے ٹرولنگ کا سسٹم ہے ٹرانپورٹیشن میں بھی ٹیکنالوجی نے سفر کو فاسٹ اور سے بنا دیا ہے مطبہ کیسے بنا دیا ہے مطبک آن لائن میپس کی ہیلپ سے ہم کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں اگر ہم کو پتہ نہ ہو تو ٹرین اور فلائٹ ٹکٹس گھر بیٹھے بک کر سکتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے یہ سب تو سب لوگ تو کرتے ہی ہیں آج کے زمانے میں تو اس سے ٹائم اور محنت دونوں بچ جاتی ہیں لیکن مطلب کہ ہر چیز کی طرح ٹیکنالوجی کے بھی کھ مطلب کہ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں بہت زیادہ موبائل فون یوز کرنا کرنے سے آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے مطلب کہ بچے آؤٹ ڈور گیمز چھوڑ کے مطلب کہ فون چلاتے ہیں سو فون پے گیمز کھیلتے ہیں مطلب کہ وہ بہت ہی کااہل ہوتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کا مطلب کہ اوور یوز کرنا یا مطلب کہ اس سے بہت ہی زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور کبھی کبھی اسٹریس بھی بڑ بڑھا دیتا ہے آن لائن فراڈ اور سائبر کرائم کے بارے میں آپ کو بتا دوں بھائی آج کل کل کی ایک بڑی پرابلم بن چکی ہے اس لیے ہمیں انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کا یوز ہمیشہ کیئرفلی سے کرنا چاہیے ٹیکنالوجی ایک مطلب کہ پاورفل ٹول ہے ہمارے لیے تو اگر ہم اس کا صحیح سےو یوز کریں تو یہ ہماری مطلب کہ پورے کام کو آسان کر دیتا ہے اور ڈیلی لائف کا بہت ہی بہتر ب بہت ہی بہتر بنا سکتا ہے لیک لیکن اگر ہم اس کا غلط یا زیادہ یوز کریں گے تو یہ ہماری ہیلتھ اور فیوچر کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے اس لیے ہمیں ٹیکنالوجی کا بیلنس کے ساتھ یوز کرنا چاہیے ہے نا
بالکل میر بھائی ہم ضرورت کے مطابق ہم یوز کر سکتے ہیں ضرورت سے زیادہ یوز کریں گے تو ہمارے لیے ہارم فل ہو سکتا ہے اور میں آج کے کہ جنریشن کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو موبائل گیمس پہ یہ لوگ لگے رہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ فزیکل گیمز پہ دھیان دی دھیان دے تاکہ ان کا فزیکلی مینٹلی ہیلتھ وائز سب سب کچھ بہت بڑھیا رہے گا کیونکہ ائز بھی ایک ایسی چیز جس سے انسان ایک دم فٹ رہتا ہے
ہاں بھائی جان
سائز سے انسان پھر فٹ رہتا ہے بہ اور بہت ضروری بھی ہے کہ انسان کے لیے ایگزرسائز تو میرا میرا یہ ماننا ہے کہ کہ موبائل گیمز سے بہتر ہے فزیکل گیمز ان پہ تھوڑا دھیان دو اسٹڈی کے ساتھ سھ ایکسرسائز پہ بھی دھیان دو تو ان شاء اللہ ہماری جنریشن کا مستقبل ان شاء اللہ ٹھیک ہی رہے گا
فون گیمس سے زیادہ فزیکل گیمز پہ دھیان دو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ ہم فیزیکلی بھی فٹ رہتے ہیں ہیں جب جو ہمارا بلڑا ہے وہ وہ نروس میں جا کے اچھے سے مطلب کہ رن کرتا ہے اس سے ہم فٹ رہتے ہیں سویٹنگ ہوتی ہے تو اس سے بیماریاں بھی کم اثر کرتی ہیں ہماری باڈی پہ تو اور ہم کاہل بھی نہیں ہوتے آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی ایک گفٹ ہے جو مطلب کہ ہماری لائف کو ایزی اور فاسٹ اور کمفرٹیبل بناتا ہے اور ہر کام کرنے میں ہمیں آسائش کرتا ہے تو ہمیں اس صرف انٹرٹینمنٹ کے لئے نہیں بلکہ لرننگ کریٹیوٹی اور اپنی اسکلس امپروو کرنے کے لیے بھی یوز کرنا چاہیے اگر ہم ٹیکنالوجی کو صحیح اور ریسپانسبل یوز کریں تو ہمیں اپنا فیوچر برائٹ بنا سکتے اور مطلب کہ ملک کی ترقی میں بھی اپنا بہت بڑا حصہ رول ادا کر سکتے تو آج کل تو آپ کو پت ہی ہے کتنی ٹیکنالوجی ہے اگر ہم پڑیں گے اچھی طرح سے تو اس سے بھی زیادہ ہم ٹیکنالوجی کو بنا سکتے ہیں آپ کو تو پتا ہے جو انسانی مائنڈ ہوتا ہے وہ کتنا پاورفل ہے تو ہمیں سب سے زیادہ پاورفل تو ہمارے پاس آج جو قدرت نے دیا ہے اوپر والے نے دیا وہ تو ہمارے پاس دذماغی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ مجھے آپ سے بات کر کہ بہت ہی اچھا لگ تو ان شاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اپنا خیال رکھنا اللہ
ان شاء اللہ بھائی مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا